ج ہلو
ین
ولیکملام بائیجان اور سب بڑے کھی رت میں
اور اللہ دونوں کی مرضی ہے
اللہ کی مہربانی بنی رہے
بس بس آپ پر بھی اور آپ کے پورے پریوار پر ہمیشہ اللہ کی برکت بنی رہے ایسی
ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں آپ سے اور اللہ سے
ہاں
تو آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں اچھی برکت ہو اچھا سواستھ سب کا بناائے رہے
جی جناب جی ج
اور جناب سنائیے آپ کیال چل آ گے
پورا زمین پڑ رہا ہے بت گرمی ہو گ ہے گرمی
آج
جی آج ہمارےدھر آج ہم تو جناب ہڈی ب اپنے جات
اچھا بھنڈی ب نہیں کیا کبھی کبھی مطلب
ہاںاں یہ اپنے ادھر نہیں چلتا بھائی جان
چلو کوئی بات نہیں بھائی جان اور مطلب ہے نا سنائیے آج آ صبح کیا کھائے پیا آپ نے
بس آج صبح ہم نے ایکٹر تھوڑا ایک دو راتا بنایا تھا بڑھیا والا مزز اور سربت منا آیا تھا روب ج بازا
تو سربت کی ودھی ذرا ہمارے کو بھی بتا دیجیے سرب
مک جا ب لاتتیی نہا وہ ہاں ہاں وہ بولے ہے نا اور اپنے گھر میں برف ملی جائے گی پانی ملی جائے گی تھوڑا چینی لے لینا اور ہو سکے تو اس میں پھر ڈال ہی رہنا جو بھی آپ کے پاس جیسے کاجو ہو گیا کسمش ہو گئی بادامے ہو گئے بھائی جتنا ہاں ہ ہاں دودھ بھی ڈالتے ہیں بالکل بالکل دودھ دودھ ب جتنا آپ ڈالو گے اتنا آپ کو بڑھیا لگے گا بڑھیا ملے گا جتنا انوسٹمنٹ کرو اتنا بیاج ملے گا جنک ب اور سناؤ
اور بس کچھ نہیں کر رہا ابھی کھیت کے کے اوپر مطلب لیٹ رہا ہوں ستا ہوں اور کھیت بھی ٹرٹر چل رہا ہے جناب
دوائی وغیرہ چل رہی ہے کیا
ہ جو جور مونگ باجرا سب ا رہا رہے ہیں اس دن آپ آپ کی آپ کی طرف بھی میرے کو ہے کیا بیسوں کی آواز جا رہی جیسے آپ مطلب باڑی میں ہوں گے شاید
اچھا وہ گائے کی کی آوازیں آ رہی ہوگی
ہاں ہاںاں آ رہ نا جنا
اچھا میری طف سے آ رہی ہوگی ناپ کو ہاں ہاں وچے ہاں ارے وہ کیا ہے گائیا کا جو بچڑا ہے نا وہ اس سے دور رکھ ت ت پاتد ہے وہ
اچھا اچھا اچھ اچھ اچا
ہاں وہ اس کے لیے رما رہی ہے
ہاں تو اچھی بات ہے یار گائے گائے بھی سن رہ ہماری بھی دو دوبس ہے
بھائی تو کسان اوکے پ رجے سبزی نہ کریں تو پھر کیا ہو رہا ہے تھا
ہاں نہیں نہیں ہونا چاہیے نابپ کیونکہ کھیتی کے بنا کیا ہے جناب کیونکہ اب جیسے شدھ کی باتیں کریں تو آج کل کیا کسان مطلب گاؤں میں اشدھتا پھیلنے اسٹارٹ ہو گئی جناب کیکہ لوگ با کیا کہ تمہیں کیا یوریا کھاد دوا دیتے ہیں کیمیکل وغیرہ دیتے ہیں دوائی دیتے ہیں تو وہ کیا اچھی فصل لینے کے لیے زیادہ منافع کمانے کے لیے وہ کیمیکل اوڑھتے ہیں تو زمین بھی خراب ہوتی ہے اور وہ جو مطلب انلاج ہوتا ہے ہو تو اس میں بھی کیمیکل گلاتا ہے تو وہب ہمارے سری کی لسٹ سواستھ کے لیے ایک ہانیکارک ہے تو وہ
یہ سر بالکل بالکل بھائی کرنا تو نہیں چاہے لیکن آدمی کرے تو کریں کیا بھ جارا زیادہ فصل اچھی فصل لے گی نہیں اسے اس سے کرنا پڑتا ہے یہ سب صحیح بولا نا ہ ویسے کرنا تو نہیں چاہے کیوں اب پولیس حت کی پر بھی
تو پھر پھر مطلب کہ تیں اچھی پسل نہ ہو تو پھر وہ مطلب فائدہ نہیں ہوگا اس میں برابر ہو جائیں گے کچھ فائدہ لینے کے لیے کیمیکل وغیرہ بھی ڈالنا پڑتا ہے تو یہ مطلب اس میں کیا جناب مطلب سرار کو منتن کرنا چاہیے کسانوں کو سبسڈی وغیرہ دین چاہیے چاہیے تاکہ شدھ چیز مئے اور کسانوں کو نا مطلب شدھ کھاد اپلبدھ کرا سکے کسان پرائیویٹ کمپنیوں کو بند کر دینا چاہیے جناب
یہ یہ بات آپ نے بالکل وجیحت بولی بھائی جان کے بالکل سبسڈی دینی چاہیے لیکن اب سرک بیچاری کرے گ بھائی سب چیز میں فراڈ بنتی ہو جاتی ہے سرک بیچاری کر بھی تھی لیکن بیچ سے بیچ جو درال آپ سمج ہوں گے وہ کھا جائیں گے سب چیز کو لیکن ہاں میرا ماننا ہے کہ ہاں میرا ماننا ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے آدمی کو زیادہ نہیں اپنے لیے تو جو دیسی کھاد ہوتا ہے نا وہ ڈال کر ہی اپنے لیے کھیتی کرنی چاہیے
ہاں جناب صحیح بات بولی جناب آپ نے
ہاں بھائی اپنا خود کا سب چیز ہے تو کم سے کم خود تو اچھا کھائے بائی دوسروں کو نہ کلائی ہاں
صحیح بات بولی جناب آپ نے
کھاد تو دیسی ہے آپ تو سمجھتے ہی ہوں گے
ہاں جناب سے ہی بات بولی
ہوں اور سناؤ موبائل بس اب موبائل چلا رہے ہیں ویس ہی زیادہ موبائل چلانا تو نہیں چاہیے اپن کو
آ زدہ موبائل مب زیادہ موبل چلانے سے کیا جیسے ریل آج کل کیا موبائل کا دور زیادہ ہے تو بچے بھی کیا ریل ویل وغیرہ ریل بنانا ریل دھنا کیونکہ اس میں کیا زیادہ نقصان ہی زیادہ ہوگا کیونکہ ایک تو کیا ہے جسے بچہ کھیل کود سے ونچت رہے گا صحیح بات کیونکہ موبائل دیکھے گا تو وہ کھیلے گا نہیں اور کھیلنے سے کیا بچے کا شارییرک وکاس بھی ہوتا ہے جناب اور مانسک
بالکل یہی بات آپ نے بائی زیادہ موبائل چلانے سے بچے میں جو شاریرک کمی آ جی ہے مانسک
مانس کمی آ جائے گی اور چچڑا بن ہو جائے گا وہ اور جیسے مطلب دادا دادی سے جیسے ابو جان اخالہ جان اور امی جان سے جنپ پیار محبت کی باتیں نہیں کرے گا وہ اپنے کال میں کھا پی کے چچڑا پن ہو جائے گا تو ان سے کہ دو تھڑا دور رکھنا چاہیے جناب
بچے میں گیا دھیر دھیرے پھر گھر والوں سے دوری بنا لیتا ہے موبائل کے چکر میں بھائی یہی تو ہے موبائل کے دپرریوگ لیکن کیا کریں آدمی سمجھ
یہ یہ موبائل کی دشپ جسپٹم پرینام ہے اور ایسے پہلے کے کیا پہلے کے بچے جیسے سے ایک مطلب ماں باپ سے مطلب کھانا کھاتے سمے مطلب باتیں ہوتی تیں جیسے کچھ مطلب باتیں چی تھیں اب اب کیا جیسے کسی کسی بچے کے پاس موبائل ہو گیا تو وہ کیا اپنی دنیا میں مست ہو جاتا ہے موبائل میں بول چال بند کر دیتا ہے تو ایسا ہے جناب کیونکہ بچوں بچوں کو ایسی چیزوں کو بھی دھیان رکھنا چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس پہ منتھن کرنا چاہیے جناب
اں یہ تو سوچنا چاہیے ماں باپ کو تو کم سے کم سوچنا ہی چاہیے کہ اپ بچہ کتنا دھیان دے رہا ہے موبائل ہاں ہاں سوچنے کا تو ضرور ہے کہ کیا موبائل اپنا ب اچھا موبائل میں دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے
ہاں
ویسے موبائل کے بہت فائدے بھی ہیں تو بہت نقصان بھی ہے بھائی دیک برابر ہوتا ہے
ہاں تو مطلب فائدے تو یہ ہے کہ کہ موبائل جیسے ابھی کم مطلب ہے نا جیسے گرامین ایریے میں جیسے بچے شہری ایریا میں نہیں آ سکتے پڑھنے کے لیے تو وہ کیا آن لائن کلاسیں لے کے پڑھائی بھی کر سکتا ہے یہ تو ان ل ان کے لابھ ہے تو یہ تو لا تو یہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی جیے مارکٹ کیٹ میں جیسے شاپنگ کرنے کے لیے اپنا جیسے سمے کی بچت بھی ہوتی ہے جیسے مطلب مارکیٹ کے لیے اپن اپن نہیں جا سکتے تو آن لائن شاپنگ ہو جاتی ہے تو یہ تو یہ کیا لابھ لابھ پررد ہے تو ایسی چیزوں کا بھی منتن کرنا چاہیے
جی جناب یہ بات آپ نے بالکل فتح کی کی کہ ہاں آن لائن سے سمے کی بچت بھی ہوتی ہے ٹائم کی بچت ہوتی ہے اور آدمی پریشان بھی نہیں ہوتا بینچی
ہو جی ہے اس
ا یہی تو ہے ہاں بائی فائدے کے ساتھ ساتھ ہاں تھوڑے بہت نقصان ہے لیکن اس پر دھیان دینا پڑے گا اپن کو ہاں
تو ان چیزوں کا دھیان دھیان دھیان میںیر ر چیے مطلب جناب ایسی چیزیں کی کئی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے لابھ لینے کے لیے نقصان بھی ہو جاتا ہے جیسے اب کئی کئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے بچوں کو اپنے جیسے آج کل موبائل مطلب موبائل بچوں کے پاس رہتا ہے تو آن لائن مطلب گیمنگ کے اندر وہ ٹی پی وغیرہ لگے ہوئے جسے ا اکؤنٹ بھی ہینگ مطل ہوک ہے تو ان چیزوں سے بھی بچوں مطلب بچوں کو ایسی شکشا بھی اپلبدھ ہونی چاہیے کیکہ وہ او ٹی پی کہاں پہ دیی چاہیے کہاں پہ نہیں دیین چاہے تو یہ یہ ہے نا بچوں کو ٹیکل کر کے مطلب ادکتر مطلب ہے نا ہونا چاہیے بچوں میں
جی جناب یہ بات آپ نے بالکل پت کی کی کہ ہاں یہ او ٹی پی وغیرہ آج کل بہت ہے
آج کل آن لائن کا دور ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آج آج کل آن لائن کا دورت مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جناب
آن لائن فراڈ بہت چل رہا ہے نا آج کل یہی ہے بچوں کو دیکھ بھ کر کے موبائل دینا چاہیے زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے بچے بیگھ جاتے ہیں زدہ سے
جی جی بھائی ایسا لتا ہے کہ بار ہو جاتا ہے نا پرن صاف کر جاتے ب جارے
ہاں تو وہی ہے مطلب ہے اس سے کیا من شانت ہو جائے کچھ رحمت ہو جائے برک کت ہو جائیں بچوں میں
بائی نواز وغیرہ اللہ کی آرام سے نارملی پڑھنی چاہیے ویسے اب آپ کتنی ہاں ہاں آپ کتنی عادت کرتے ہو اللہ کی دن میں
کر لیتا ہوں دو تین بار تو
ویسے نارملی نارملی کتنی بات کی جاتی ہے نہیں اتنی بات ہونا ہی چاہیے
کر لیتے ہیں وہ تو کوئی دقت نہیں وہ تو اپنے اپنے پہ لبانا آدارت ہوتی ہے جیسے سمے ملتا ہے جیسے جیسے جمہ کی دد تو کرنا ہی پڑتا ہے ویسے بھی شام صبح جیسے نماز تو پڑھ لیتے ہیں ایسے کوئی دور نہیں ہے جیسے جیسے سے ملتا ویسے کام کرنا پڑتا ہے اس میں بھی مگر ال اللہ کی عبادت کرنا چاہیے
جی جناب جی یہی آپ نے بالکل اس ہفتے بات کی آپ نے اور سب کرریت ہاں
اور سب کیرت میں جناب
جی جی جی بس بس سب بالکل بالکل سب اللہ کی دین ہے سب برکت ہے بجے اللہ کی
ہاں اللہ اللہ اللہ چلو مطلب جناب آپ کی یہ کابلو کہ اللہ حاپظ اللہ حاپظ حظ خدا حافظ